ہ
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
الحمد اللہ ٹھیک ہے اور بتاؤ آپ کیسے ہوں
آپ کی خوائش بہت سلو آ رہی ہے
سلو آ رہی ہے ابھی ابھی کییسی اری ہیں ہیڈ فون ہاں ایکچولی ہیڈ فون لگانا پڑ رہا ہے نا اچھا اچھا ہو سکتا ہے نیٹورک ایشو ابھی اگر پراپر نہ رہی ہو تو بتا دیجی گا کیونک پھر ویسٹ ا جائے گی ہماری ابھی آ رہی ہے ہ اور بتائیے کیسا چل رہا ہے
بس ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا ہو رہا ہےز
آپ نے کل بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی سمر کیمپ میں کہاں پہ وہیں پر ہے
کل دو ہے تو اس وجہ سے ہوالیڈے ہے سٹ ہو جائے گی
اچھا اچھا کتنے بچے اپ کے
دو ہیں چھوٹی ہیں کیا
اور ہاں ایک نو سال کی ہو اور ایک چار سال کی
اچھا اچھا میری ینگر ڈاٹر جو ہے وہ آٹھ سال کی ہے نو س نو سال کی چ ہوں ہ چھوٹی والی بڑی والی تو میری چودہ سال کی ہے اس ٹائم پہ ہائی اسکول ہاں ہاں دو بیٹھیاں ہیں سیم ہے آ وہ میں
ہوں ہ
ہاں ہیلتھ ایشو وہ جو میں بتا رہی ہوں نا اس کو آپ کرنا شروع کر دو چہرے کی میں آپ کو ایسا افیکٹ آئے گا آپ یقین نہیں مانیں گے میری پگمنٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی میں نے کم سے کم دو سے تین ہزار کی کی دوا آن لائن منگائی اس کو کھایا کوئی افیکٹ نہیں آیا پھر یہاں ایک اسکن کے ڈاکٹر کو دکھایا اس نے ڈیڑھ دو ہزار کی دوائیں مطلب میری ویسٹ گئی پھر میں نے یوٹیوب سے میں ایسے دیکھ رہی تھی تو پھر میں نے یہ آپ کو روٹین بتائی نا وہ کیا میں نے روز آئس کیوب لگاتی ہوں میں اور اس کے بعد میں ایک آئل بنا کر رکھا ہے میں نے اس کو آپ بنا کر رکھ لینا ایک بار بنا لو گے تو وہ ایٹ لیسٹ ون منتھ کے لیے چل جاتا ہے ایک مہیین آپ ایک کام کرنا ملٹی آتی ہے نا ملٹی ا ملٹی اسٹک لانی ہے پاؤڈر نہیں لانا
چکلانی
ہاں ایسٹک ل نہیں ہے بیس پچیس روپئے کی آرام سے سے بہت ساری مل جاتی ہے تو آپ کو اسٹک لینا ہے اور بادام کا جو انگریڈینٹس پڑیں گے اس میں بادام کا تیل اور زیاد تونتےل اور اس کے بعد میں وٹامن ای کے کیپسول لکھتے جائیے گا ہے نا تینوں کے آئیے اور اور کیا اس میں ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل ہاں چار چیزیں ہی ہوگا نہیں نہیں مارکیٹ والا بھی آپ ڈال لینا مارکیٹ والا بھی ڈالالینا گلی سریل گلسرین ہاں وہ اور یہ پانچ چیز ہو گئی پانچ طرح کے تی ہو گئے اور کوکونٹ آئل کتنے طرح کے تیل ہو گئے تین چار طرح کے ہو گئے نا بادام کا تیل ہو گیا ہاں بادام کا تیل ہو گیا کوکونٹ آئل ہو گیا اور زد ون کا ہو گیا تین تو تیل ہو گیا گلی سریل ہو گیا چار ہوگ گیا اور ملٹی ہو گئی پانچ ہو گئی وٹامن کے کیپسول چھ ہو گیا سات چیزیں پڑتی ہیں اور ایک کیا ب تایا اپنے فش ایلو ویرا جل ہے نا اب آپ ایک کام کریے گا ایک کانچ کی ہی آپ کو بوٹل لینی ہے چوٹی سی بوٹل ٹل دواں کی آتی ب جوک میسنس ک چڑے مکی تو جو ملٹی آپ اسٹک ہوگی تو اس کو آپ ہلکا سا جو سل بٹا ہوتا ہے اس سے کوٹ دیجیے گا تو وہ دو تین پارٹ میں ہو جائے گی ہے نا پوری طرح سے مسلنا نہیں ہے اس کو بس ایسا کرش کر دینا ٹوٹ گئی اس کو کو ڈالے چار پانچ لونگ ڈال دیجے گا اس کو کھڑی ڈالنا ہے آپ کو یہ ڈال کر اور جیت اتنے انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں ڈال کر اور اس کے بعد میں اس کو آپ چار سے پانچ دن کے لیے کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیجیے چھوڑ دیجیے اس کو اس کے بعد میں پانچویں دن آپ اس کو اٹھائیے شیک کرے اور شیک کرنے کے بعد میں آپ روز رات کو اس آئل سے اپنے فیس پہ مساج کریں گی دو سے تین منٹ مساج کریں گی فنگرس اور چھوڑ دیں گی بالکل بستر سے سو ٹائم نہیں ج کریے گا ورنہ کیا ہوتا ہے نا ہم نے چادر اوڑی وہ سب سونے آدھ گھنٹہےٹریٹن کر لیجیے پہے آئ کیو لگائیے گ آئس کیوب لگان کے بع آپ کا فیس ایک دم کلین ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر آپ یہ آئل کو روز رات کو لگائیے پندرہ دن میں آپ مجھے افیکٹ بتا بتے گا اتنا امیزنگ ہے کہ میں پھر دوبارہ بھی بنایا اس کو مجھے رزلٹ آیا
آپ کب سے یوز کر رہے ہیں
میرا یہ ایک مہینہ میں نے بنایا تو وہ ایک مہینہ چلا اب یہ میرا سیکنڈ منتھ چل رہا ہے پہلی راؤنڈ میں میں نے تھوڑا بنایا تھا ابھی تو میں نے اتنا بنا لا ہے کہ کہ اچھا خاصا اس کو نیک میں بھی لگا لیجیے اور فیس پہ بھی میرا یہ سیکنڈ منتھ چل رہا ہے تو میری تو آپ پگمن ینشن دیکھ نہا دور سے لووں کو دکھتی تھی اور جب ٹوکتے تھے بڑا خراب لگتا تھا
بس یہی میرا مطلب اتنا اسٹریس ہو گیا ہے مجھ اس وق کہ میں سمج نہیںا رہی ہوں کہ میں کیا کروں ہاں کوئی اور بولتا ہے ویسےنے آ فل ہوتا ہےھیک ہے ح لگنا ٹیک ہے کو و ہے بہت برا لگتا ہےگ ر کیا میں بھی ڈاکٹر کو میں کافی دکھایا دکھایا ہے میں نے ڈاکٹر سے بھی لگ بھگ دس ہزار کی مے کو بہت آا چکی اور اسکن والے ڈاکٹر کو ہی دکھاا
میرے یہاں بھی یہاں پہ باہر سے آتے ہیں بڑا اچھا آپ جتنے دن ٹریٹمنٹ کرو گے نا تب تک تو ہم ہم کو ہلکا ہلکا فلک ایک دو پرسینٹ کا ریلیف ملتا اس کے بعدھوڑ دیں گی وہ دوائیں پھر آ جاتی ہے رنک وہ ہے نا آ جاتی ہے نا یہی یرے سات ہو رہی تھی اور میری لاسٹ جو چھوٹی والی بیٹی ہے نا اس کی پریگنسی کے بعد سے میری ہلکی ہلکی ہوئی تھی لیکن ادھر چھ مہینہ میں اتنی زیادہ کہ جس کو دیکھو وہ ٹوکرا جس کو دیکھو وہ ٹیک رہا لگ گئی میرے دل پہ بات
ییکی
میں نے سارے ریٹمنٹ جب کر کے میں ہار گئی تو پھر میں نے کہا چلو بھائی اس کو بھی ایک بار آزما لیتے ہیں واقعی میں رزلٹ آیا میرے د غائب سے ہونے لگے اب خرچا بھی نہیں آیا مشکل بس آپ ایک بار یہ ساری چیزیں لے آئیں گی نا جیسے کہ بادام کا تیل تھوڑا کوسٹلی پڑتا ہے ڈیڑھ دو دو سو کا مجھے لگ رہا ہے ب ہمدرد کا تو وہ تو آپ لے آئیں گی تو وہ تو تین چار بار کے لیے ہو جائے گا ایک ایک راؤنڈ آپ بنائیں گی ایک مہینہ تو چلے گا ہی چلے گا یعنی آپ کے کافی دن کے لیے انگریڈینٹس ہو جائے گا زیتون کا تیل بھی ہے آج کل تو کہیں لوگ باہر باہر رہتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی گفٹ میں دے دیتے ہیں میرے پاس تھا وہ زیتون کا ل پھر کیا ہے زیتون کا تیل آپ لے آئیں گی آپ کو پتا ہے ایک بار میں زیادہ نہیں لگتا دو دو ڈھک کندا پ کے جو چھوٹے ڈھکن ہوتے ہیں نا بس ہر چیز برابر ماترا میں آ کو ڈالنی ہے دو ڈھکن ناریل کا تیل دو ڈھکن یہ ڈالا دو ڈھکن یہال گلیسرین آپ کو کم کوانٹٹی میں اس کا ہاف ڈالنا ہے گلیسرین ر آپ کے وہ جو ہاں سری لیکن جب آپ اس کو سب کے ساتھ ملا دیں گی تو تب پھر وہ چپچپا ختم ہو جائے گا اور اتنا اسموتھ اسکن ہو گئی ہے میرے آنکھوں کے پاس سرکل کی تیں کلس آنے لگی تیں اور شائننگ چلی گئی تھی ڈلنیس آ گئی تھی تھی ابھی
بس یہی مجھے چاہیے میں بہت پریشانی ہو آئینی میں دیکنے کو من ہی نہیں کرتا تائ کیا
نہیں نہیں کریے آپ اور آپ مجھے یاد کریں گے دعاؤں میں
انشاء اللہ تو میں ضرور کر رہی
ملاائٹی ملاائٹی بہت پاورفل انگریڈیئٹس تھ
اللیٹھی پاؤڈر تو ہے میرے پاس کل بک دے تو کل تو کچھ ہو گا نہیں پاؤڈر ما
ملا پاؤڈر کا آپ کبھی کبھی فیس پیک بنا کر لگا لیا
پس بنا سکتے ہیں پاؤڈر ہے میرے پاس اس ہم کچھ اور ایڈ کر جیسے کالی مٹی ہے
ہاں ملتانی مٹی ڈال لیجے اور یہ دہی دہی روز واٹر ڈال لیجے اور یہ دہی بہت کا فیس کو صحیح کرتا ہے دہی دہی کے ساتھ ملاٹی پاؤڈر
ویسے میں نے ہوم ریمیڈیز بھی میں نے کافی لیکن نہیں
افیکٹ نہیں پڑا ہاں ایک بار یہ کر کے دیکھ لیجیے اور یہ جو پی رہے ہیں نا آپ اندر سے سے بھی جو چیز آپ پیئیں گے کھائیں گے تو یہ جو چیا سیڈ ہوتا ہے نا یہ اسکن کو کافی گلو کرتا ہے بھا نہیں آنے دیتا فیس پہ
میں ویسے تو یہ زیرے کا پاڈ زیرہ باٹر اور مھی دانا با میھی دانا کیوںکہ میرے ہیئر فال بہت ہو رہا تھا تو اس وجہ سے نے میتھی کا پاؤڈر سی واٹر انٹ کیا سبے ہے مے توفیکٹ ہوا کام ہویا بیھی پاؤڈر میں نے بالوں میں بھی لگایا اور چلجی پاؤڈر لھی یہ سن ملا کے ہاں میں وہ میں نے لگایا تھا اسے
میں نے نا اس کا تیل بنا کے رکھا ہے میرے بچوں کے بھی بہت ہیئر فال ہو رہے تھے بڑی والی بیٹی کی بال میرے بہت خوبصورت تھے میں نے تیل نہ تین طرح کا تل ڈالا میتھی ڈالا تیل میں میں نے میتھی ڈالا اور وہ جو گڑہل ہوتا ہے نا گوڑ ہل کے پھول ڈالے گڑہل کی پتی ڈالی میتھی ڈالی کلونچی ڈالی اور وہ ایلوویرا ڈالا اور السی ڈالا کچھ بچا نہیں کڑی پ پا ڈالا پیاز ڈالا اور الحمد للہ مطلب اتنے اچھے بال بالکل جھڑنا بند ہو گئے
یہ سب سے بڑی پرابلم ہے آج کل سبھی کی شکایتیں کہ ہیڈ فون ج ج
تو ایک بار آپ یہ تیل بنا کر رکھ لو اور بنا کر بس یہیل یوز جو بھی تیلپی اس کرتی ہوں اسی میں اس کو بائیے مطلب چاہے آپ کوونٹ یوز کر رہی ہوں یاپ سرسوں کا تیل یوز کر رہی ہوں میں نے دو تیل آپس میں ملا دیا تھا کوکونٹ کا اور سرسوں کی کوانٹٹی کم رکھی تھی کیونک گرم پڑ رہی ہے
ہ ابھیب ب اور یہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو بہت زیادہ گرم بھی ہے زیتون کا آئل اس میں تھوڑا ہ چیکن کر کے ایک بار آپ مجھے بتا دینا کال کریں گی آپ
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک واٹسپ کروں گی میں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے رکھتی ہوں پھر میں بد میں بات کرتی ہوں ابھی دو منٹ میں لگاتی ہوں
ج جی جی